ہلو وعلیکم السلام
جی بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں ہاں جی بھائی جان ٹھیک آپ ٹھیک ہو
بس دعا گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے
سب سب ٹھ عگ ہے
اچھا جی
ا ہاں جی بھائی جان کہاں کیا کہاں جا رہے ہو مجھے لگجھے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں چل رہے ہو کہ رہے ہو تھے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان سب ٹھیک ہے
ہاں کیسی چل رہی ہے زندگی آ آر آرام کر رہے ہو زندگی میں
ہاں آرام ہی آرام م رہا ہے
ٹھیک ٹھیک ہےھائی
جی اور بھائی کیا کر رہے ہو
ہاں جی بس پڑھائی کر رہا ہوں اور کیا ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے ہماری پڑھائی پڑھائی پڑھائی ہمیں چھوڑ نہیں آ رہی ہے
ٹھیک
ہاں جی ب م ہاں بائی چانس آپ کی بات صحی ہے گا اور بھ جان آپ سناؤ کچھ حال اپنے بارے میں اور
بس بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں بس سبھی آیا پڑھائی کر کے ا بیٹھا یہ تھا سوچا آپ سے بات کروں کچھ ماحول کے بارے میں دیکھیں گے بات کریں گے ہم
ہاں ہ ہ
جی آپ کیا کہنا چاہتے ہو ماحول کے بارے میں
وہٹ ہاں جی بھائی جان بحول وہ چیزاں ہے ہمارے پاس جس کو ہمیں صاف رکھنے کی ضرورت ہے ماحول ایک زندگی سے ایسا ایسا ایک چیز وابستہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور وہ ماحول ہمیں بہت کچھ فراہم کرتا ہے جیسے کہ ماحول میں جو پیڑ ہیں ماحول میں جو پانی پانی ہے وہ ہمیں زندگی بھر زندگی بھر اور زندگی میں ہر روز استعمال ہوتا ہے اس اس ماحول کو ہمیں پاکاک کو صاف رکھنا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں آسان آسانی سے آسانی کے ساتھ ہمیں میس رہتا ہمیشہ رہے اور ہمیں اس کو جی اود اولود اولود اولودگی کا شکار نہیں ہونا ہونے دینا ہے جی جی بھائی جان گ
جی بالکل صحیح بھائی جان
جی جی بھائی جان اسی اسی اسی بارے میں ہم ہم کو سب کو بتانا ہے کہ بھائی جان کہ ہاں یہ ماحول ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور بھائی جان ہم نے جو آج ان کے ساتھ جو شیر کھائی کی ہے
جی بالکل صحیح بھائی جان
جی ہم نے جو ان کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے کہ اس کی وجہ سے کا سب جو تواز ہے وہ مطلب بگڑ چکا ہے اور یہ جو ہاں جی جو بچان آج جو یہ ماحول جو خراب ہو ہونے کی کگار پہ ہے ختم ہونے کی کگار ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہاں جو سب کچھ تباہ ہو رہا ہے انسان ایک لالچی انسان بن چکا ہے وہ اپنے لالچ کی وجہ سے سب چیزیں نشٹ کر رہا ہے اور ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیں کیونکہ کل کو اس کی اسی کی جو نسلیں ہیں وہ اس اس ماحول میں اس ماحول میں پیدا ہوں گی اور اسی ماحول میں اس کو رہنا پڑے گا اس کو یہ ایک لالچی انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہا ہوں اپنی جنریشن جو اس کی جنریشن جو آنے والی پیڑیا ہے وہ اس کو کیوں خراب کرنا چاہتا ہے جی ب جان جی وجہ میری سوچ یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیں اور یہ جو پلاسٹک ولاسٹک اور پولوشن جو
ہ
جو پولوشن پولوشن وولوشن ہوتا ہے وہ ہمیں روکنا چاہیے تاکہ جو جی بائی چانس یہی یہی میرا میرا میرا مشورہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے کہ پولوشن کو کنٹر روکا روکا جائے اور جو ہوا ہے اس کو بھی صاف کیا جائے ہوا اس طرح صاف ہوگا کہ جتنے ہم پیڑ لگائیں گے وہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آکسیجن فراہم کرے گا اور ہم جو آکسیجن ہے وہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن ہی نہیں ہے اور یہ اور بائی جان ہاں جی جی بائی جان آج جو پولوشن ہے پولوشن جو ہے اور یہ موسموں کا ب جانا ہے کہ یہ بھی اسی کا اسی کی وجہ سے ہے جو آج کل جو گلوبل وارمنگ ہو چکی ہے کہ پولوشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ موسموں کا پتا نہیں چلتا ہے کیا آج دن بھر بارش پڑتی ہے پھر شام کو دھوپ نکلتی ہے دھوپ نکلتی ہے تو بارش نہیں بڑھ جاتی ہے اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اسی ٹائم یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جی بھائی جان آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جی بالکل بھائی جان جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسے ہم گھر سے کچرا وغیرہ نکالے ہیں وہ راستوں پہ پھینک دیتے ہیں ہم
ہاں جی جی جی بھائی جان کی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ انسان ایک ایسا لالچی بن ایسا لال لالچ اس کے دماغ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ایسی لاپ ہے جو کہ لالچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ نشٹ کر رہا ہے اور اس کی نش ہو اس کی لالچ کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے اگر ان د دیکھو کہ بھائی جان آج کل کی پیڑوں کی کٹائی کتنی ہو رہی ہے اگر ایک پیٹ ہمیں ضرورت ہے ہم دس کاٹ رہے ہیں اور جب لگا نہیں کی بار آدی ہے تو ہم نہیں لگاتے یہ ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اپنی لالچ کی وجہ سے کتنی بھی کتنی پیڑوں کا کانٹا ہے اور یہ جو ان پیڑوں کی کے ساتھ وابستہ ہے چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہو ان کی زندگی پہ ہم نے کھا خطرے میں ڈالی ہے یہ ہمیں اس لالچ کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہے اسی لیے بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پولوشن کو روکنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہے ہمیں چاہے کہ جو نیتی نلے ہے وہ ان کو خراب نہ کیا جائے تاکہ جو آنے والی آنے والی اسسلے ہے آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی آرام سے اپنی اپنی زندگی کو سکون بڑی نگاہوں سے دیکھے اور سکون بڑری زندگی سے زندگی ہ سکون بری لمحوں کے ساتھ زندگی کو بسر کرے اور بائی جان جب ہم اس ماحول کو صاف رکھیں گے جو جو آنے والی پیڑیا ہیں وہ بھی آرام آرام کے ساتھ وہ جے اسی جو یہ جو پولوشن ہے اس کو اس کو بھی کام کریں گے جب ہم کسی چیز پہ کوشش کریں گے تو پھر آنے والی پیڑھیاں بھی اسی چیز پہ کوشش کریں گے کیونکہ کیا بھائی جان جی بھائی جان جب انسان کسی چیز پہ کام کرتا ہے کسی اچھائی کی طرف لوٹ جاتا ہے کسی چیز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جو اس اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ ان کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن وہ بھی ا یہ سم سمجھ جاتے ہیں یہ بھی بات وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس اس اچھائی کی طرف اس اچھائی کی طرف لوٹنا ہے اس اچھائی کی اچھائی کی اگر کسی چیز پہ آپ کام کر رہے ہو ہم ہمیں بھی اس اس چیز پہ کام کرنا چاہے اور بھائی جان جو آپ کے پاس معلومات ہے اسے اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ یہ ماحول ہمارے لیے ایک ا ایسا ہی صاف ستھرا رہے اور جو پلوشن ولشن ہے وہ ہم تھوڑا سا تھوڑا سا کیا پورا پورا ہی ختم کرنا ہے ہمیں پدشا ا ہاں جی جی بھائی جان تاکہ ہمارے جو جسم میں اس پولوشن کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے ایسی ایسی بیماری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے جسم میں ہے کہ بائی جان جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہے
بالکل صحی بھائی ج
جی بھائی جان جی اور اور بھائی جان اور ہاں جی بھائی جان اور یہی بات جو آپ کے پاس جو معلومات ہوگی بائی جان وہ دوسروں تک پہنچائے جو آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں جو یہ کرکٹیاد زیادہ پھینک رہے ہیں اور ندی نلوم میں ان کو بتانا ہے کہ ایسا نہ کیا ج کیا جائے تاکہ وہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ جو ہماری جو ایک غلطی ہے یہ غلطی ہمیں سدارنی ہے یہ غلطی ہمیں دوبارہ نہیں کرنی ہے اور اس کی وجہ سے جب ایک انسان سدھر جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے ا سب سدھر جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ سدھر جائیں گے اور یہ ماحول اتنا صاف ہو جائے گا کہ ا یہ ہمارے لیے وہ سب فراہم کرے گا جو ہمیں اس سے چاہیے اور بھائی جان زیادہ سے زیادہ یہی پیڑ لگانے چاہیے تاکہ ہم ہمارے ہمارا جو یہ آکسیجن جو ہمیں مل رہا ہے پیڑوں سے وہ ہمیں ہ ہاں وہ زیادہ سے ز زیادہ صاف ملے تاکہ ہماری ہمارا جو جسم ہے وہ تندرست رہے جو ہم آکسیجن لے اندر لے رہے ہیں اور اندر سے باہر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چو رہے ہیں وہ بھی وہ وہ وہ بھی پیڑ لے رہا ہے دیکھو کہ بھائی جانس وہ پیڑ ہمارے لیے کتنا کر رہا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور
جی بھ جان بہت ہی اچھا لگا آپ سے سے بات کر کے جو بھی آپ کے پاس معلومات تھی آپ نے مجھے وہ دی میں کوشش کروں گا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور جو آپ نے بات کی ماحول کی و ہے تو وہ ہم ضرور کریں گے اس پہ عمل ہم دوسروں تک یہ پہنچ جائیں گے
ن ہمیں ہمیں مل کر ہمیں سب مل کر مل کر ایکجٹ ہونا ہے اور یہ معلومات جو ہمارے پاس ہے دوسروں تک پہنچانی ہے اور ہم ماحول کو بچانے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے بھائی جاں ہمیں کیونکہ ہمیں ہم ہی ہیں سب کے ذ ذمہ دار ہم ہم نے ہی ا سب کچھ خراب کیا ہے اور ہمیں بھی ہمیں ہی آگے آنا ہے تاکہ اس ماحول کو کو بچایا جا سکے اور یہ ماحول جب آپ کسی اچھائی کی طرف لوٹ جائیں گے تو اللہ تلا آپ سے بھی بی یہ آپ سے بہت خوش ہوگا اور وہ آپ کو ایک اچھی ا اچھے اچھے انسان کی طرح دیکھے گا جس انسان کو میں نے دھرتی پہ بھیچا ہے اس نے میر میر دی گئے چیزوں پہ کام کام کیا اور اور اور اس نے اس نے میرے میرے چیزوں کو بچایا ہے جی بھائی جان شکریہ آپ آپ سے بات کر کے آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ ہمیں فراہم کرنے کے لیے اور انشاء اللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر آپ سے بات ہوگی اور پھر کسی کسی نہ کسی ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات ہوگی اور یہ معلومات آپ دوسرے تک پہنچیں گے شکریہ بھائی جان اللہ حافظ
اللہ حافظ
بیا ترار سےک